السلام علیکم
ہاں بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہو
ہاں گھر میں ٹھیک ہو بھائی جان
ہاں سب ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو
ہاں بس بڑھیا کی حال چال ہے ہاں
ہاں بس ٹھیک ہے
ہاں بوولے بائی ص اب ہم کس پہ بات کریں گے
آپ ہی بتائے کس پہ بات کریں گے
ہم تو انوائرمنٹ پہ بات کریں گ تھے بن بھائی
ہاں
ٹھیک چلو یہ جو ہمارے یہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یہ ہمیں صاف رکھنا چاہیے ہمیں پیڑ پودے نہیں کاٹنے چاہیے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائےے ہے نا بھائی زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے نہ کہ کاٹنے چاہیے
ہاں
اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے آس پاس اور پیٹ زیادہ سے زیادہ لگانانی چاہیے نہ کہ کاٹنی چاہے اور ندی نال کو صاف رکھنا چاہیے نال میں کوڑا کرکٹ نہیں ڈالنا چاہیے
جی جی
ہا بھائی جان
ہاں جی
ف ہے نا بھائی
ہاں جی
اور پیڑ پودے ہمیں نہیں کاٹنے چاہیے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے اور ہمیں نشہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں نشے سے دور رہنا چاہیے اور جو اگر کوئی سگریٹ پیتا ہوگا اس کو بولے کہ یہ بھائی یہ غلط ہے یہ مت کرو یہ غلط ہے جی ہے نا بھائی اس کو بولنا یہ مت پیو یہ سگریٹ غالت جی بالکل بات ہے آپ کی بھائی جان کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پیڑ و لگانے چاہیے اور
ہاں
اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نماز کی طرف توجہ دینا چاہیے ہمیں ہمیں ہم مسلمان ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے ہے نا بھائی جان پانچ وقت نماز پانچ وقت نماز ادا کرنی چاہیے ہمیں جی اگر گھر میں کوئی کوڑا نکلے گا کچھ نکلے گا وہ ہمیں یہاں آڑے پہ واڑے پہ نہیں پھینکنا چاہیے
جی
ہم کسی اگر کوئی گاڑی آ جائے گی وہ اسی میں ڈالنا ہے تو وہ جی بالکل بات ہے آپ کی بھ جان اسی میں ڈالنے وہکئی دودھ چھوٹ جائے یا اگر گاڑی نہیں آتی ہے اور ہمیں کٹا کھوڑنا چاہیے کہ وہ اسی میں ڈالے کے جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان ہے نا بھائی
جی جی
اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے نہ کہ کاٹنے چاہیے
جی جی جی پیڑ لگانا چاہیے ہاں پیڑ لگانا چاہیے
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان اور ہمیں پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے اگر کسی کو پیڑ ہو دھوتے ہو تو وہ کاٹتے ہیں وہ ان سے پیسے لیتے ہے نا بھائی جان ہاں بولے آپ بولے اس بارے میں کچھ بجن
میں کیا بتاؤں گا
آپ کچھ بولیے آپ بھائی جان
ہاں آپ ہی بتائیے کچھ
بائی جان
ہاں جی
ہمیں ندی نالوں کو صاف رکھنا چاہیے اور نالیوں میں کوڑا نہیں ڈالنا چاہیے ہمیں ندی نالے صاف رکھنا چاہیے پانی کو صاف پکھنا چاہیے ہمیں ہے نا جی با جانا
ہ
ہاں بھائی جان آپ کوئی گیم کھیلتے ہو کرکٹ کھیلتے ہو یا والی بال کھیلتے ہو کون سا گیم جی بالکل صحیح بات ہے
ہاں
آپ کو کرکٹ بہت پسند ہوگیا ہ
ہاں مجے بہت پسند ہے کرکٹ
ٹھیک بائی جانس
آپ کیا کھیل رہے ہو
میں تو والی بال بھی کھیلتا ہوں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں جی صحیح
آپب اھھی کلتے ووں گ
ہاں بھائی جہاں ہم اچھے کھیلتے ہو گے
اچھا
آپ اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہو گے آپ کرکٹ بہت اچھا کھیلتے ہو گئے ہے نا بھائی جان ہ ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں
اور ہمیں ندی نال کو صاف رکھنا چاہیے کہ خراب کرنا چاہی بھائی جان آپ کو وہاں کون سا یہ نکلتا ہے آپ کے کون سے پیڑ ہو وہاں کون سے پیڑ ہے وہاں پہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں بھائی جان اور بولیے آپ
ہاں کس بارے میں
کسی پیڑوں کے بارے میں بولے کسی کے بارے میں بولے
پیڑ رکھنا چاہیے کاٹنا نہیں چاہیے ہاں
اور ہمیں
پا ہاں پانی کو صاف رکھنا چاہیے اور
جی جی صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان
جی
اور نجی ن کو صاف رکھنے چاہیے جی ہمارا ایمان بھی بولتے ہے ایمان نہ س صفائی ن سب ایمان ہے نا بھائی جان ہمارا ایمان بھی بولتا ہے ہی صفائی نصوب ایمان ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں صاف رکھنا چاہے جی ن لو جی گھر کے آس پاس جو کوڑا نکلتا ہے کچھ بھی جو نکلتا ہے وہ ہمیں دور کہ ہی پھینکنا چاہیے نا بھائی جان
جی جی جی آپ کہار سے کیا ہو
وجہ میں پڑھتا ہوں
ہاں کس کلاس میں
میں ٹینتھ میں پڑھتا ہوں بھ جان جو بھ جان ہمیں پیڑ وڑ وہ نہیں کاٹنی چاہیے نا بجن جی بجن جی اگر ہم دکان پہ جاتے ہم تو پالیتھیین بیگ لیتے ہیں نا بھائی جان
جی جی جی
پرانے زمانے میں یہ نہیں لیتے بیگ لیتے تھے ہمیں بھی یہبھی کاٹن بیگ استعمال زیادہ سے کرنا چاہیے نا بھائی جان
ہاں ہاں جی جی جی
یہ بیگ ہمیں پلاسٹک بیگ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے اور کاٹر بیگ ہے بھی استعمال کرنے چاہیں بھائی زیادہ
جی جی جی
ہاں بائی جان ہے
جی
اور بھائی جان ہمیں نشے سے دور رہنا چاہیے اگر کوئی نشہ کرتا جی جی بھائی جان اگر کوئی نشے کرتا ہوگا اس کے جی بھائی جان اگر کوئی نشہ کرتا ہوگا اس کو بولے کہ بھائی جان یہ غط ہے یہ مت پیو
ہاں
ینا چاہے اس کو سمھانا چاہیے کہ بھائی جان یہ غط ہے یہ مت کرو وہ مت کرو ہے نا بائی چانس
جی جی جی
اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو موبائل فون نہیں دینا زیادہ کہ ان کی آنکھیں خراب ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہے اس سے
ہاں جی
کو بولنا کہ پڑھائی پہ زیادہ دھیان دو
پڑھائی پ ج
ہاں بائی جان بجن ہاں بوولے آپ آپ بولے اس بارے میں کچھ بھ جان
ہاں
بھائی جان یہ جو گھر میں سب ہے ہم بھائی جان
اچھا
ہاں بھائی جن بھجن یہ جو موبائل فون دیکھتے ہیں بچے ان کو ان کی آنکھیں خراب ہونی ہوتی ت پت کوو زیاد موبائل فون ہی دینا چاہیے ہمیں حیرا بھائی جان بائی چان اگر ان کو یہ موبائل فون لیتے ہیں گھر سے کمرے پہ بیٹھتے ہیں اکیلے
جی
پتا نہیں کیا دیکھتے ہو گئے کمرے میں ہے نا بھائی جان
جی جی
کیا کیا دیکھتے ہو گے ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی
جی خراب ہوتی ہے نا
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان
ہوں
یہ ہمارا جو آس پاس ماحول ہے یہ ہمیں صاف رکھنا چاہیے خراب نہیں کرنا ہے یہ جو نالے ہے ندی ہے یہ ہمیں صاف رکھنا چاہیے اس میں پالتین نہیں ڈالنا چاہیے گھر سے جو کوڑا نکلتا ہے
ہاں جی
نالی میں نہیں ڈالنا چاہیے
ہاں جی
کچھ بھی سارا کچھ اگر گرمی نک کلتا ہے یہ ہم نی میں نے جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان اگر کچھ نکل تو گھر میں جو وہ نکلتا ہے وہ ہمیں ندی میں نہیں ڈالنا چاہیے نہ نالوں میں نہیں ڈالنا چاہیے بائی جہاں اگر گاڑی اگر گاڑی ہوتی آتی ہوگی تو اسی میں ڈالے ڈالے اگر نہیں آتی ہو تو گھر میں کوئی گڈا کھو دے اسی میں ڈالنا چاہیے جو ہر روز یہ نکلتے ہے اسی میں ڈالنا چائے نا بھائی جان
جی ہاں جی جی
ہاں بھائی جان اور ہمیں یہ صاف رنے چاہ ندی نالو صاف رکھن چاہے ب نا بائی جان ہاں بائی جان
اور سنا کچھ اور کسی بارے میں
اور تو میں کیا بتاؤں گا اب آپ ہی بولیے کچھ بھائی جان
میں کیا بتاؤں گا
بھجان ہمیں ایگزرسائز بھی ضروری کرنی چاہیے روزمرہ ہمیں اسرسائز ضرور کرنی
ہاں
اس سے ہماری باڈی فٹ ہاں فٹنیس رہتی ہے بھائی جان اس سے جی بھائی جان سےیح بات ہے
ہاں ہوں
ہمیشہ فٹنیس رہتی ہے اور روزمرہ یہ کرنا چاہیے ایگزرسائز کرنی چاہیے
ہاں
دیلی مارننگ میں ڈیلی کرنی چاہیے ایکزرسائز ہمیں ہے نا بھائی جان
ہاں جی
ہ بائی جانا ہ ہاں آپ بولیے اور کچھ بھائی جان
ہاں جو اور سناؤ
بس آب سن آے اور بجان ا
اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بس بڑھیا آپ سنائیے اور کچھ بھائی جان گھر میں ہم سب ہے ماں ہے باپ بابا ہے بھائی ہے جی ہممی زیادہ سے زیادہ اور ندی نے صاف رکھنے
ہاں ہاں
اور پیڑ جیسے لگ چاہے نہ کہ کٹنے چاہیے ہمیں ہاں ہاں بھائی جان آپ ب رہے اس بے بارے میں کچھ
ہاں ایک صفائی رکھنا ہوتی ہے پانی صاف رکھنا ہے
ہاں بھائی جان بولے بوللیےپ
ہاں پانی بھی صاف رکھنا ہوتا ہے
ہاں جی ہمیں پانی بھی صاف رکھنی چاہیے ندی نالے صاف رکھنے چاہیے نہ کہ کوڑا ڈالنا چاہیےیں ندی نالوں میں اگر اگر گھر سے ہمیں کچھ نکلتا ہے وہ ہمیں گاڑی میں ڈالنا ہوتا ہے وہ کہ دور چھوڑ دے جی اگر نہیں گاڑی آ تو گردہ کھ دے اسی میں ڈال دینا ہے نا
ہاں جی جی جیی
ہاں بھائی جان اور زیادہ سے زیادہ ہمیں پیڑ لگانے چاہیے نا بھائی جان جی صحیح بات ہے آپ کی
ہاں اور سنا ٹھیک ہو
ہاں بس اور سناائی ہے بھائی جان
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
چلو بھائی تھینک ی آپ سے بہت بات کرنے میں مزہ آیا چلو تھینکیو بھائی ج ہم پھر
چلو تھینک یو تھینک یو بائے تھینک یو اوکے اوکے بائے ج اھ آپ کر دیی پ